ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام اور سب خیریت
الحمد للہ اللہہ کا شکر ہے خیریت سے ہے اور آپ خیریت سے ہوں
ہاں ہم سب کہ رہیے تھے گھر پہ سب کہ رہی ہے
الحمد للہ اللہ کا شکر سب سب فیریفت ہے اور آپ کے والدین وغیرہ سب فیریفت ہیں الحدلہ ماشاء اللہ اور سنائیے آپ کے وہاں موسم کیسے ہو رہا ہے
ہمارے یہاں موسم تو اچھا ہو رہا ہے مجھے آپ سے یہ بات ایک بات پوچھنی تھی
جی جی فرمائیے
یہ آن لائن شاپنگ صحی رہتی ہے یا آف لائن
جی دیکھیے جی دیکھیے آن لائن شاپنگ جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں صرف آف لائن شاپنگ بہتر لگتی ہے اچھا اچھا
اچھی لگتی ہے کیکہ آن لائن میں فون میں کچھ دکھتا ہے آتا کچھ ہے
صحیح فرمایا بالکل دیکھیے جو چیزیں دکھتی ہیں نا آن لائن میں ایسا لگتا ہے ماشاء اللہ کیسائی نہیں ہے کتنی اچھی چیز ہے لا جوواب لیکن جب ریئل میں مجھ ہمارے پاس آتی ہے تب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو دیکھیے جب کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہاں جی اب آن لائن کے اندر کیا ہوتا ہے کئی بار ہم کو آن لائن پیمنٹ ترنت کرنا پڑتا ہے اور ایک پیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جب تک آڈر ہم کو نہیں ملتا ہے تب تک ہم کو پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا جب آن لائن آپ پیمنٹ کر دیتے ہو تو اس میں تو آپ کھیں کے نہیں ہو بالکل بھی پیمنٹ جو کر دیا تو وہ کر دیا اگر آپ جو ہے جب آڈر پہتا ہے آپ کے پاس میں تو جب پیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیے اب جب آڈر والا آڈر دیتا ہے آپ آڈر آپ کا آڈر آتا ہے آپ باہر آتے ہو جب لینے کے لیے دینے کے لیے جاتا آتا ہے وہ تو دیکھیے وہ آپ سے پیسے لے گا آپ کو وہ اپنا آڈر دے گا ٹھیک ہے تو آپ باہر گیٹ کے باہر توک کھولو گی نہیں اسے آپ اندر جو ہے اندر جا کر ہی کھولیں گے تو دیکھیے آپ نے پیمنٹ یا وہ تھوڑا رکےا تھوڑی وہ تو گاڑی اسٹارٹ کیا وہ نک جائے گا اور آپ جب بولو گے تو اتنے میں یہ تو بہت بھدا کلر ہے یہ تو بہت بھدا کلر آ گیا
ہاں کچھ آن لائن پیسے مانگتے ہیں جیسے کہ کچھ ہمب منگاتے ہیں تو وہ آن لائن پیمنٹ مانگتے ہیں آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا سامان بھی نہیں آتا ہے پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور سامان بھی نہیں آتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا آن لائن میں کسی سے کچھ کہ بھی نہیں سکتے ہیں
جی جی دیکھئے وہ کیونکہ پیمنٹ آپ نے آن لائن کر دیا تو کسی سے کیا کہیں گے اگر مان لو جس دن کی شادی ہے مان لو کہ پروگرام وغیرہ ہے اس دن کو نہیں پوچھا پہنچا ہمارا آڈر تو مطلب کیا پھر اب وہ کیا آپ نے پیمنٹ تو کر ہی دیا تھا
ہاں صحیح کہا آپ نے اس لیے آف لائن میں تو ہاں آف لائن میں اپنے ٹائم سے جاؤ اپنے پسند کر دیکھ کے لؤ اس میں تو ہاں اس میں تو چار چھ چیزیں دکھتی ہیں اس میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہس میں سے سلیکٹ کر لو باہر جاؤ گے کتنی دکانیں ہوتی ہیں دکانوں پہ سب دکان ایک دکان پہ نہیں پسند آئے گا دوسری دکان دیکھیں گے دوسری دکان پہ نہیں پسند آئے گا اور دکان دیکھیں گے کہیں نہ کہیں تو اچھا کہئی نیا دیکھنے کو ملتا ہے آن لائن میں تو صرف پرانا ماڈل ہوتا ہے سب
جی دیکھیے آن لائن کے اندر کیا ہوتا ہے ایک تو جو ہے ہم اتنے بزی رہتے ہیں اتنے ریس رہتے ہیں آن لائن کے اندر کہ جو ہے ہمیں نا ٹائم نہیں ملتا ہم ہم ہماری فیملی کو ہم ٹائم دے پاتے ہیں تو دیکھیے ہماری فیملی میں من مٹاؤ چلتا ہے پریوار میں ناراضگی رہتی ہے امی ابو ہمارے بچے جو ہمارے گھر کے فیملی کے ممبر ہے وہ سب ناراض رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ابو کو ٹائم نہیں ملتا دو پل ہم سے بیٹھنے کے ہمارے پاس بیٹھ کے بات کرنے کا آتے ہیں دس بجے رات میں آتے ہیں کام کر کے کھانا کھایا اور سو جاتا تھوڑا بات چیت وغیرہ کچھ نہیں تو دیکھیے آف لائن اندر ایک بہتر ہم یہ چیزیں مانتے ہیں کہ آف لائن جب آپ شاپنگ کرتے ہو ماشاء اللہ اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہو تو انہیں اچھا بھی لگتا ہے اور وقت بھی دے دیتے ہیں ہم کیا تھوڑی بہت کوئی کوئی من موٹا وغیرہ
پسند ناپسند کے بھی بارے میں پتا چل جاتا ہے
جی اور اگر پریار کے اندر کوئی من موٹاو وغیرہ چل رہا ہو لڑائی جھگڑے تھوڑا رہا ہو تو الحمد للہ وہ چھو پی کرنے سے ماشاء اللہ پریوار کو ٹائم دینے سے سے پریوار کو ٹائم دینے سے ایک مضبوط مثال بن جاتی ہے خوشیاں آ جاتی ہے اور جو اگر ناراض رہتا ہے وہ ناراضگی بھی دور ہو جاتی ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
تو دیکھیے آف لائن کے اندر ہم کم بھی ریٹ کروا سکتے ہیں ماشاء اللہ فیس ٹو فیس دیکھ بھی سکتے ہیں کلر کے معاملے میں جان بھی سکتے ہیں بائی کلر جائے گا نہیں جائے گا سب چیزیں مطلب پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں اپن
اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں اگر اس کو پسند نہیں ہے تو وہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں دکاندار سے بول کے رہتے ہیں اس سے کہ اس دکاندار سے پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا کلر تو نہیں جائے گا یہ مطلب جلدی سے گلے گا تو نہیں پھٹے گا تو نہیں کہیں سے کھٹا پھٹا تو نہیں ہوئے گا اگر گھر آپ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر اس میں کچھ کمی ہوتی ہے تو ہم جا کے واپس بھی کر سکتے ہیں لیکن آن لائن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آن لائن میں تو تو جو آ گیا سو رکھ لیا اگر ہم اس کو ایکسچینج بھی کرتے ہیں ایکسچینج بھی کرتی ہیں تو اس کا پروفٹ ہمیں بہت ہی کم ملتا ہے اس کا مطلب کم کمیشن کاٹ لیتے ہیں وہ اپنی پیسے کم دیتے ہیں یا کبھی سامان پیسے نہیں دیتے ہیں نہ سامان آتا ہے نہ پیسے آتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اس لیے آن لائن سے اچھا ہے آف لائن کرو اس سے ب سب کی پسند نا پسند کا یہ پتا چل جاتا ہے اچھی ورائٹی بھی مل جاتی ہے کم سب پیسے بھی کم کر سکتے ہیں ہم اس میں
جی
اگر ہم کو لگتا ہے کہ پیسے اس کے زیادہ ہیں تو اسے کم بھی کر سکتے ہیں ہم پوری وہ ہوتی ہے آن لائن میں کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا کچھ
بالکل دیکھیے الحمد للہ آف لائن کے اندر ہمیں بہت سے فائدے یہ بھی ہے کہ دیک شاپنگ وغیرہ جب ہماری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں بچے وغیرہ تو کچھ کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں نا سفر میں بھی جاؤ یا پھر کہیں شاپنگ کرنے بھی جائے نا تو الحمد للہ ہمیں بھوک سی لگتی ہے بھوک لگتی ہے ہے چاہے گھر پہ تت چیزیں لیکن وہاںپ سفر میں یا شاپنگ کرنے جاؤ گے تو بھوک سی لگتی ہے تو الحمد للہ کچھ کھانے کی بھی اچھا ہوتی ہے تو بچے آئس کریم وغیرہ یا کوئی ہاں اور چیزیں جو کانے کی اچھا ہوتی ہے وہ کھات ہیں تو الحمد للہ خوش ہوتے ہیں وہ جب وہ گھر پہ پہنچتے ہیں وہاں سے اللہ رشتے دار وغیرہ آتے ہیں کے پڑوسی ان پڑوسی پوچھتے ہیں کپڑے آپ کہاں سے لائے تو دیکھیے پڑوسی ب جاتے ہیں الحمد للہ آج تو ہمارے بزان نے میں آف لائن شاپنگ کروائی ہمارے ساتھ ٹائم نکالا آج ماشاء اللہ میں مزہ آیا اور ہم نے کھانا بھی کھایا ک کئی طرح کی چیزیں بھی کھائی ماشاء اللہ مزہ آ گیا دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے جو من مٹا ہو جو لڑائی جھگڑے ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں
صحیح فرما ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ اپنے فرینڈوں کو بتاتے تو وہ بھی کہتے ہیں اچھا تمہارے ابو تو بہت اچھے ہیں
صحی فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ دیکھیے جناب بچوں کو ٹائم دین بھی ضروری ہے بہتر ہے ہماری فیملی کو ٹائم کرنا روری ہے تو دیکے یہ ایک موقع اچھا رہتا ہے آف لائن شاپنگ میں ہمارے فیملی کو بھی ٹائم مل جا ہے ہم کو ٹائم دینے کا
آن لائن شاپنگ ان کے لیے اچھی ہے جو کہ بزنس مین ہے جو کہ گھر جن کے پاس سمے نہیں ہے یا جو آلسی لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے جو کچھ کام کرنا پسند نہیں کرتے ان کے لیے تو آن لائن صحیح ہے لیکن جو باہر نکل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہم خود خرید کر لا سکتے ہیں تو ان کے لیے تو آف لائن ہی اچھی ہے
صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا بالکل
اس لیے میں تو یہی کہوں گی زیادہ سے زیادہ آف لائن ہی شاپنگ کرنی چاہیے آن لائن تو کم ہی کرنی چاہ چاہیے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہم آن لائن ہی منگائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوئے گا وہ کیسے اپنے بی بچے کو پالیں گے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا
ہاں بالکل صحیح فرمایا صحیح بات ہے دیکھیے ہمیں جو ہے آف لائن شاپنگ بہت بہتر لیتی ہے
ہوں ہم کو بھی بہت اچھی لگتی آف لائن اس سے ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو اپنی کسی جاننے پہچاننے والوں سے بھی مل جاتے ہیں کبھی کبھی جس کو ہم بہت دنوں سے نہیں ملے ہوتے اس سے بھی مل جا مل لیتے ہیں
صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا
ویسے تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ ایک دوسرے کے گھر جا کے ملے لیکن اچانک سے مارکیٹ میں تو مل جاتے ہیں نا
بے سک بے سک صحی فرمایا دیکھیے بہت سی ہماری جانکاری بھی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ اور کبھی پروگرام یا جسا کوئی کام پڑتا ہے تو دیکھیے دکاندار ہم کو سستے بھی لگا دیتا ہے پبھی کم صحیح ٹھیک ٹھاک لگا دیتا ہے الحمد للہ دیکھیے وہ جانتا ہے کہ اگر ہم ان کو کو صح دام لگائیں گے تو الحد للہ یہ ہم کسٹمر جوڑیں گے ہمارے کسی دوسروں کو بتائیں گے تو الحمد للہ اس کے تو کسٹمر جڑیں گے بیشک بیشک
دوبارہا بھی آیں گے اور وہ کو بھی بائیں گے کہ وہاں پہ ریٹس آئیے ہے وہاں سے لے کے آؤ کا سامان بھی اچھا ہے ریٹ بھی اچھے ہے
ب صحب صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا آپ تو دیکھیے فراڈ ہوتا ہے کیا آن لائن میں کبھی کبھی فراڈ بھی ہو جاتا ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ پانچ سو کی چیز ہے تو دیکھیے وہ پانچ سو کی چیزوں میں یہ آن لائن کے اندر ہم کم دام بالکل نہیں کروا سکتے ہیں جو فکس ہے آن لائن کے اندر وہ دینا پڑے گا باقی چیز کی پروڈکٹ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہسا کیسا پروڈکٹ آئے وہ پرانا آیا کہ خراب آیا جی جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور دیکھیے کئی بار کہ تھاوں ایک سال سائز منگاتے ہیں ڈبل ایکسل سائز آ جاتی ہے سائز میں بھی بہت ڈفرنس ہوتا ہے
سائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس میں کبھی تو جو سائز منگاتے ہیں وہ کبھیھوٹا ہو جاتا ہے کبھی جو سائز منگاتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے
بے تک ب تک صحی فرمایا آپ نے بالکل تو ماشاء اللہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے جو ہے آن لائن آف لائن شاپنگ کے معاملے میں ہمیں بتایا الحمد للہ ہم تو سب سے یہی کہیں گے یہ ہم سب سے بہتر جو ہے وہ بہتر رہتی ہے آف لائن شاپنگ
ہاں ہاں
جی چلو آپ سے بیس کو بے شک بالکل چلا آپ سے پھر بات ہوگی ان شاء اللہ السلام علیکم ورحم
وعلیکم وعلیکم السلام
اللہ حافظ